ہیلو جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی میں ٹھیک آپ کیسے ہیں
جی الحمد للہ آپ
میں بھی بالکل ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک
جی الحمد للہ میرے گھر میں سب کوئی ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے
تو کیا کر رہے تھے آپ
بس بیٹھے تھے شام کا ٹائم ہے چائے بنانے جا رہے تھے
اچھا جی تو کون سےکون سے موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں گے
ہ اب آپ بتا دیجیے آپ کو کون سا موضوع پسند ہے میں اسی موضوع پہ بات کر لوں گی
تو میرے خیال میں تہوار پہ بات کریں
جی جی
تو میں آپ کو پہلا پہلے کچھ تعارف کرا دیتا ہوں تہواروں کے متعلق تو پھر ضرور آپ بھی اپنی جو آپ کی رائے ہوگی تہواروں کے متعلق وہ ضرور پیش کیجیے گا
جی بالکل
تو کہتے ہیں نا کہ تہوار نا خوشی کا نام ہے
جی
ت تہوار کا مطلب ہے رکنا اور جشن منانا
جی
تو تہوار تہوار میں تہوار آتے ہیں تاکہ ہم ملیں کھائیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کریں
بالکل تو جو ہمارا مذہب ہے جی جی بولے بولے
آج کل کی اس بھاگا دوڑ کے زندگی میں نا لوگ ایک دوسرے سے نا مطلب رشتے دار اپنے سگے بھائی بہن امی ابو ہیں کتنے دور ہو گئے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں یا کسی اور اس کے سلسلے میں ہے نا تو جو تہوار ہوتے ہیں نا اللہ پاک نے بنائے ہیں نا یہ ہم دونوں ہمار کو نا ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں اسی بہانے کیا ہے ہم اب اپنی ہم نے ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا نا بونڈنگ اچھی ہوتی ہے ہماری ہم مل کے رہتے ہیں اور کیا ہا اب ایک نئی امید بن جاتی ہے اس سے جیسے عید ہے عید ہے نا ہے نا ایسے عید کا تہوار ہے تو عید اللہ پاک نے رمضان کے تحفے میں ہمیں دی ہے تو اس میں کتنا اچھا لگتا ہے بہت برکت والا دن ہوتا ہے ہے نا ا اللہ جی عبادت کرتے ہیں ہم پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں ہے نا اللہ پاک ہمیں روزوں کو قبول فرماتا ہے اس کے بلتے ہی ہمیں عید کی خوشی دیتا ہے اور بیسے بکرا عید ہے اللہ آپ ہے نا اس میں قربانی کرتے ہیں ہم عید میلاد النبی ہے بارہ ربی اللہل سبحن اللہ حضور کی ورادت کا دن ہے اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرماتا ہے اس دن سبے قدر ہے ہاں جی رمضان کی آخری طاک راتوں میں ملتی ہے وہ
بالکل بالکل صحیح صحیح اور درست باتیں بتائیں آپ نے
تو مطلب بہت سارے تہوار ہیں یہ نے ہمارے اللہ پاک نے ہمیں جو دیے ہیں تو اس میں ہم نے ہمیں کیا کہتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ہم ایک دوسرے سے اپنے پورے پریوار سے اپنے پورے ریلیشن والوں سے جڑ جاتے ہیں سب ساتھ مل کر خوشیاں مناتے ہیں تو ایک نئی امید ہمارے پریوار میں آتی بہت اچھا لگتا ہے ہم لگ کو تہوار منانے میں میرا تو فیوریٹ ہے سب کا ہمارے گھر میں ہم لوگ عید بہت خوشی سے مناتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ
بالکل تو اسی کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کیا کرتے ہیں آپ کو پہلے مجھے آپ بولے کہ آپ کو کون سی عید زیادہ پسند ہے چھوٹی عید یا بڑی عید
مجھے تو رمضان والی عید بہت اچھی لگتی ہے جو تیس دن کے روزے رکھنے کے بعد جی جی عید جو آتی ہے نا تیس دن کے روزے رکھنے کے بعد وہ بہت اچھی لگتی ہے ہمارے گھر میں سبھی کا پسندیدہ تہوار وہی ہے ہماری عید بکرا عید بھی اچھی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں قربانی دیتے ہیں تھوڑا سا دلگم
کام کرنا پڑتا ہے
نہیں کام کے پرپز مب کام کی اس سے نہیں مطلب تھوڑا سا دکھ لگ دکھ لگتا ہے جب قربانی ہوتی ہے تو کیونکہ جانور کو کا ہناا قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو تھوڑا سا دکھ لگتا ہے عید میں بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ سب کوئی ہمارے گھر والے ہم لوگ ساتھ مل کر بناتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہم لگ
بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے اس میں جو عید الفطر ہوتی ہے تو یہ نا ایک مہینے کی محنت کے بعد انعام ہوتا ہے ہمارے لیے
خوشی دیتی ہے
بالکل بالکل تو اگر ہم دوسرے مذاہب کی بات کریں تو ان میں بھی جو دیوالی ہوتی ہے بالکل دھوم دھام سے مناتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے ان لوگوں کے گھر روشن ہوتے ہیں مٹھائی وغیرہ وہ بھی بانٹتے ہیں تو بالکل ا بہت اچھا یہ بات ہماراری اس ہندوستان کی بہت اچھی ہے کہ یہاں پہ بہت سے مذاہب ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے کلچر سے لوگ مل کر رہتے ہیں تو وہ الگ ہی مزہ آتا ہیں
ہمارے انڈیا کی سب سے اچھی تو بات یہ ہے نا کہ ہمارے انڈیا میں سارے کلچر سارے دھرم کے لوگ مل کر رہتے ہیں نا سارے مذہب کے لوگ مل کر رہتے ہیں اور سب کو اپنے اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے نا سب کو اپنی آزادی دے کر رکھا ہے ہمارا جو سرکار ہے ہماری جو اب وہ ہے ہمارے جو پی ایم ہے انہوں نے سب کو دے کر رکھا تو یہ سب سے اچھی بات ہے اپنی انڈیا کی
بالکل بالکل صحیح باتیں بتائی آپ نے تو آپ کیا کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتیا کہ آپ کو عید الفطر بہ اچھی لگ ہیں تو کیا روٹین رہتا ہے آپ کا تب چاند رات سے لے کر عید کے دن تک
عید کے دن جیسے ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں ہمارے ابو اب لوگ ہمارے بھائی لوگ سب کوئی کیا کہتے ہیں نہا دھ کے تیار ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں پھر وہاں سے آتے ہیں تو ہم لوگ شیر خورما سے میاں وغیرہ بنا کر رکھتے ہیں ان کے لیے تو فاتح ہو تی پھر ہمارے یہاں اس کی اس کے بعد پھر ہم لوگ سب کوئی نہا دھو کے ہم لوگ بھی ریڈی ہو جا سب تیار ہو جاتے ہیں ہم لوگ اپنے گھر جتنی خواتین ہوتی ہیں سب تیار ہو جاتی ہیں پھر ہم سب کوئی ساتھنے میں کر کھاتے ہیں سوئیاں کھاتے ہیں ہماری امی جان اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں اس دن ہماریے بھابی لوگ بناتی ہیں بہت اچھے اچھے سب پوری فیملی ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں باتیں کرتے ہیں پھر ہم لوگ شام کے ٹائم پہ گھومنے چلے جاتے ہیں کسی اچھی جگہ پہ تو ہماری پوری پورے جتنے بھی ہیں ہمارے امی ابو بھائی بہن سب مل کر تو بہت اچھا لگتا ہے اس دن
جی بالکل بالکل بڑے مزے سے آپ عید مناتے ہیں تو اور اور کون سے تہوار کے متعلق آپ جانتے ہیں جو کہ ہمارے تہواروں سے سے الگ ہے یعنی کہ دوسرے مذاہب کے تہوار
اور عید کی ایک بات رمضان کی ایک بات مجھے اور بہت اچھی لگتی ہے جو اللہ پاک نے زکوۃ نکالنے کا حکم دیا ہے ہمارے اسلام نے تو اس کے ذریعے کیا ہے نا جو مطلب غریب لوگ ہوتے جسے ہم کو اللہ پاک نے دیا ہے تو ہم تو تہوار کو جیسے منا لیے لیکن جس کو اللہ پاک نے نہیں دیا تو ہمارے پاس ہے تو ہم اپنا جو زکوت نکالتے ہیں نہ ان کو غریبوں میں مسکینوں کو جو دیتے ہیں تو اس پیسے کے ذریعے نا وہ بھی اپنے تہوار بہت اچھے سے منا لیتے ہیں تو مطلب وہ یہ خوشی مجھے لگتا یہ کم سے کم ہمارے ذریعے اللہ پاک نے کسی کے اور کے بھی تہوار اچھے سے منوا دی ہیں تو یہ ایک پارٹ رمضان کا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے
بالکل بالکل بالکل تو میں نا آپ کو بتا دوں کہ جو بھی سارے تہوار ہے چاہے عید ہے چاہے ہولی ہے چاہے دیوالی ہے چاہے بیسااکھی ہے کوئی بھی جو بھی تہوار ہے یہاں پہ ہمارے انڈیا میں جو بھی منایا جاتا ہے تو ان میں نا کچھ جی جی بالکل جو ملتی جلتی ہیں آپس میں وہ ہے کہ شکر کرنا اللہ تعالی کا شکر کرنا اور جو باقی ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی ایشور کو ایشور کا شکر ادا کرتے ہیں یا جو کرشچنس لوگ ہیں وہ گاڈ کا شکر کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں ایسی ملنا سب سے جو بڑی بات ہے ملنا اگر ا دو رشتے دار آپس میں بات نہیں کرتے ہوں گے دو بھائی آپس میں بات نہیں کرتے ہوں گے یا کوئی بھی تو عید کے دن وہ نا خود بخود ان کا وہ میل ہو جاتا ہے اور مل جاتے ہیں
جی جی بالکل اپنے صحیح کہا تو دیکھیے جو تہوار ہوتے ہیں نا تو اس کا وہ جو اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے اللہ پاک ا تو یہی ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے بھول کے پھر سے ایک نئی شروعات کی جائے ہے نا سب پریوار کے ک لوگ مل کر رہے ہیں اپنے بھائی بہن مل کر رہے ہیں پڑوسی مل کر رہے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے پڑوسیوں کو بھی بہت بڑا حق بنایا ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے بغل کا پڑوسی بھوکا ہے تو ہمیں بھی اس کا وہ ملے گا عجر تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے گھر والوں کو بھی خیال رکھنا ہے اپنے جو مطلب محلے میں غریب ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہے تو اللہ پاک نے جو بھی بنایا نا بہت سوچ سمجھ کے بنایا اور ہر ہر دھرم میں چاہے کوئی سا بھی مذہب ہو تو آپ دیکھ لیجیے نا جو اس کا بیس ہوتا ہے مطلب جو اس کا کہ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ غریبوں کی ہم کو حمایت کرنی ہے
بالکل بالکل بالکل بالکل صحیح باتیں بولی آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بولی آپ نے اور اپنا جو آپ کا جو انوبھو ہے ایکسپریئنس ہیں تجربہ ہے تو وہ بھی آپ نے شیئر کیا تو اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم ہمارے جو ہمارے گھر میں جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے تہوار منانے منانا چاہیے یا ہمیں ان کو
ہم اپنے اپنے بچوں کو تہواروں کے پیچھے کا جو مقصد ہے اللہ پاک نے جو بنایا ہے تہوار تو منوانے چاہیے لیکن اپنے بچوں کو اس کے پیچھے کا مقصد بھی ضرور بتانا چاہیے جیسے ہے تو عید کے پیچھے کا مقصد ہم کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں کا دین ہے ہمیں فترا دینا ہے تو اپنے بچوں کو اس کی بھی بہت امپورٹینس سمجھاتے سمجھانے کے بعد ہی تہوار بنوانا چاہیے تاکہ وہ بچے جب بڑھے ہوں تو وہ چیزوں کو سمجھ کے بڑے ہوں
بالکل بالکل بالکل آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بہت بالکل بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے تو امید ہے کہ آپ صرف پھر کبھی ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع پر تب تک آپ اپنا خیال رکھیں
جی آپ بھی اللہ حافظ
اللہ
ہو